وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ کیسی ہو
بس بس میں بھی ٹھیک ہوں میں تو گری ہی بازی آج کل تو کہیں بزی ہو گئی پتا ہی نہیں بازی ہے کی کہاں درست ہو رکھی ہیں آپ
پوچھومت پتا ہے آج کل میرے بچے تھوڑا سا اسکول جانے لگے نا دوبارہ ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں پھر اسکول جانا شروع ہو گیا نا تو پھر میں مشروف ہو گئی کام میں
ہاں یہ تو صحیح کہہ رہی ہیں باجی ایک تو گھر کے کام اتتے ہو جاتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے کچھ بھی
بالکل بالکل اور پھر دیکھو ان کو فکر سے نہ بھیجوں نا ان کے لیے میں فکر سے پہلے نہ اٹھوں تو مزہ لے وہ اسکول جا سکے کیونکہ مجھے صبح اٹھنا ہے ان کو اٹھانا ہے پھر ان کا ناشتہ وغیرہ بنانا تو نا اس میں سارا وقت نکل جاتا ہے
یہ تو صحیح کہا باجی آپ نے صبح کا تو ہم لوگوں کو نو بجے تک کچھ پتے پتے نہیں ہوتے پ ہے نا صبح کرھرنا یہ کرنا پھر ہم لگو ہمیں ہوتا ہے چلو تھوڑا سا اور لپٹا لے اور بعض جی اوپر سے گرمی اتنی پڑ رہی ہے کہ پوچھو مت آپ کچھ کرنے کا من بھی کرتا ہے باورچی خانے میں جانے کے یہ تو ایسے کرتا ہے بڑا سوچ وچار کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو بلکل بلکل بلکل
کھانے میں چلو چلے بھی جانو تو اتنی افرا تفری رہتی ہے بس یہ سوچتے ہیں کہ گھنٹے بھر کے اندر نا سارے کام نپٹا دیں آپ
بس بس بازی ہماری پارنا بسا آئے تو ہم باور باورچی خانے میں نا اے سی نا لگوا لے
بالکل بالکل بالکل ہاں ہاں اور وہی دیکھو پھر آج کل نا ہم لوگ اتنے اپنے بگدڑ میں اتنے مشروب ہو چکے ہیں ہم کو لگتا ہے سارا کام جلدی جلدی کریں وہ کیوں کیوںکہ ہمیں تسلی سے بیٹھ کے پھر فون چلانا ہے سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے وہاں نہ تو ہمیں گرمی لگتی نہ وہاں ہمیں سردی لگتی اگر ہمیں کونا بھی دے دیا جائے نا تو بس وہاں درست ہے ہم
بالکل باجی یہ تو آپ نے میرے من کی بات کر دی میں ایسے کرتی ہوں جلدی جلدی مجھے لگ جلدی کھانا بناؤں جلدی سے شوہر کو بھیجو بچوں کو بھیجو اور بیٹھ کے بس سوشل میڈیا میں کیا کرنا ہے صرف مجھے ویلس تڑنی ہے باجی اسکرال کرتی رہتی ہوں ادھر ادھر بھیجتی رہتی ہوں ہے نا انسٹا اتنا ٹائم ہو رکھا ہے میری آنکھیں درد کرتی ہے میں نے کہا یہ کیسی چیز بنا دی آپ نے کیسا ایپ بنا جس میں آپ وہ ہو گئے ہیں
ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہر ایک چیز میں اضافہ ہوا ہے لوگ پروگریس کر رہے ہیں کاروبار میں بھی ترقی ہو رہی ہے لوگ نئے نئے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں لیکن وہی نہا کچھ لوگ سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں
وہ تو میں یہ تو آپ نے صحیح کہا دیکھو کوئی چیز جب جس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں نا آ اس کے مائنس پوائنٹ اتنے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور ان کو اور کون کرتا ہم لوگ ہی کرتے یہ جو نس نہیں آ رہی ہوتی نہ وہ ان چیزوں کا درپیوگ کرتے ہیں ان کو یہ یہ دیکھو سوشل میڈیا آج کل ہمارے ٹائم میں اتنا ہمارا ایسے سمجھو جو دینک والی چیزیں ہو گئی ہیں ہے نا روٹی ن آ گیا ہے اب آپا ایک بات بتاو ہمیں کچھ باہر سے منگانا ہے میں تو کہہ رہی ہوں ہمارے گھر میں مہمان آ گئے ہے نا اب ابی ہوتی ہے بچوں کے گھر میں تو دیکھو بچے نمکین بسکٹ وغیرہ کبھی بھی کبھی نہ چھوڑتے ہیں نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم آرڈر کر کے دس منٹ میں ہمارے پاس آ تو جاتا ہے یہ بھی دیکھو
بالکل
ہماری ٹیکنالوجی گئی ہے کیوں کے اللہ تعالی کا شکر ہے ہے نا اس میں بھی ہم وہ وہ فرمانا چاہیے لیکن لوگ باز اس چیز کا اتنا غلط درپوگ کر لیتے ہیں بہت زیادہ یہ تو
اگر اس غیر اگر اس کے غیر ضرورت مند کے طریقے سے استعمال کرو گے تو سو شل میڈیا بالکل بیکار ہے کیونکہ آپ اس میں وقت ضائع کر رہے ہیں کچھ اچھی اسکلس نہیں سیکھ پا رہے ہیں اپنے کاروبار میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یا اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہو لیکن آپ اس کا بالکل صحیح اور درست طریقے سے استعمال کر رہے ہو کوئی نئی اسکل سیکھ رہے ہو نئی نئی سرگرمیاں الگ الگ مختلف مختلف چیزوں چیزوں کے بارے میں جانکاریاں لے رہے ہو گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کو بھی کام آ رہے ہو خود کو بھی کچھ ارنگ کر کے دے رہے ہو تو اس سے بھی یہ پلیٹ فارم اچھا ہے
ہاں دیکھو یہ اب میں وہی آپ کو بتاؤں گی کچھ ہمارے عمر دراز محیلائیں ہوتی ہیں جو پردہ نشیا ہیں جو نہیں جا رہی ہیں کہیں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں اب آپ کو ہماری قوم کا پتا تو ہے باجی ہے نا تو میرے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی میری خالہ ہی لگتی ہیں ا میری جو وہ ہے نا تھوڑا سا بہت زیادہ وہ ہے باہر نہ جانے دینا نہ کرنا بازار سے جو بھی کرنا ہے تو وہ خود ہی کرتے ہیں پ اب بائیزان ہو گئے ہیں تو وہ کرنے لگ تے ہے تو اب ان کے ذہن میں ایسے ہی آ گیا میرے بھائی جان نے کہا کہ امی آپ ایسے کرو آپ کو تو اچار وغیرہ بڑا اچھا ہےاچار بنانا پاپڑ بنانا تو کہہ رہی ہاں کہ آپ نا گھر میں بناؤ اور میں نا ان کو مطلب چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سیل کردیتی ہمارا یہ کام چلتا ہے یا نہیں چل رہا ہے اب انہوں نے اسٹارٹ کیا یہ کام گروپ بنا لیا انسٹا پہ اپنا پیج بنا لیا اتنا اچھا کام چلا ان کا اتنا پروگریس کیا سامنے کول اتنا اچھا مطلب سارا بڑھیا دھن دنادن چل رہا ہے میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا کیا بتاؤ دیکھو گھر میں بیٹھی ہماری جو بزرگ محلائی ان کو اتنی اچھی ہنر مندی آت ہے تو کیوں نہ دکھائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے باہر نہیں جانا گھر میں بیٹھے رہ کے یہ کام کرنا ارننگ کی ارننگ ہوتی ہے تو کتنا اچھا لتا
ہاں اور پھر دیکھو آج کل کے معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے نا آج کل نوجوانوں میں ہر ایک انسان میں نا کچھ نہ کچھ کرنے کی طلب ہے کیونکہ جب سے یہ کووڈ وغیرہ ہوا ہے نا اس کے بعد سے لوگ اتنا اویئر ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اپنا انسٹا یا یوٹیوب تو اس پہ نا وہ کچھ نہ کچھ ایک کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کا پیج بنایا تاکہ کی وہ اس پہ کام کریں اپنی اسکلس کو نکھاریں کہ وہ کبھی نہ کبھی تو گرو ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے ان کے اندر نا ایک بھروسہ بلند ہوتا ہے تا ان کا کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے ایک کنسیٹنسی بنتی ہے کام کرنے کی ان کے اندر لگاؤ رہتا ہے کہ نہی مجھے سوشل میڈیا پہ یہ کام کرنا ہے اگر میں ایک گھنٹہ اپنا ضایع ہی کر رہا ہوں نا تو اس سے مجھے کچھ سیکھنا ہے جو میرے کام آ سکے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا اور بس اب آپ دیکھو کتنے سارے لوگ آگئے جو بلگنگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ ہیں انسٹا پہ چھوٹی چھوٹی ریلس بناتے ہیں اپنے پیز بنا رکھے ہیں کتنی ا چھی ارننگ کر رہے ہیں وہ لوگ کنٹینٹ بنا بنا کے تو کم سے کم یہ تو ہے انسان فون میں لگا ہے دیکھو ارننگ تو کر رہا ہے اب اپنے فیوچر کے لیے کچھ تو سوچ رہا ہے وہ تو سوشل میڈیا نے اتنا کچھ دیا ہے اتنی ساری چیزیں اس میں کر رکھی ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھو کسی بھی چیز کو غلط وے میں لے کے جاؤ
ہاں
نا اچھے وے میں لے جاؤ اچھی چیزیں بھی کرو وہاں ابھی دیکھو بچے پڑھنے کتنا دیکھا ہے ابھی مارکیٹ میں با بکیں جو آتی ہیں وہ ک تنی مہنگی مہنگی آتی ہیں کتنی کالیں آتی ہیں آپ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اے آئی کے تھرو آپ کیا کہتے ہیں اس میں سے نوٹس نکالو گھر پہ پرنٹ آؤٹ کرا لو ہے آپ کا کام بھی ہو گیا اور آپ کا اس بار پیسے وغیرہ بھی جایا نہیں ہوئے تو یہ چیزیں کرنے کے لیے تو ہوتے ہیں اب آپ ان چیزوں کا پریوگ کرو گے تو وہ چیزیں گلی میں چلی جاتی ہیں
بالکل بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم میں جو لڑکیاں ہیں جو بچاری گھر میں رہ جاتی ہیں زیادہ باہر نہیں نکل پاتی ہے ان کے لیے نا ایک یہ بہتر بہتر طریقہ ہے کام کرنے کا اب گھر بیٹھے آپ کو سلائی آتی ہے کڑھائی آتی ہے بنائی آتی ہے آپ جس بھی چیز میں ا چھے ہنر مند ہے آپ کے اندر ہنر ہے اچھے سے اچھا آپ اس کو نا اس کے ذریعے نکھار سکتے ہو آپ اس پہ کام کر سکتے ہو بنا فیز دکھائے بنا اپنے آپ کو دکھائے آپ گھر بیٹھے کام کر سک تے ہو ہے نا اور ماشاء اللہ اس سے کیا ہوتا ہے نا لڑکی کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے کہ نہیں میں تو کام کر سکتی ہوں
دیکھو مریادا میں رہ کے سب چیزیں کی جاتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ ناچ کے یا یہ کر کے اسکلز سے پیسہ کما سکتی ہیں آپ اپنا فیس بھی رییل نہ کرو ایسے ویڈیو بناؤ آپ ہاتھ ہاتھ آئیں آپ کے اور نام کسی اپنے بھائی جان کا رکھ لو یا کسی کا بھی رکھ لو کوئی اور نام چینج کر کے رکھ لو صفائی کا کا کتنا کام ہو تا ہے ہاں ساری چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کتنی ساری بچاری ایسی گھر میں ہو جاتی ہے جن کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا کم سے کم وہ ویڈیو دیکھ کے سیکھ تو سکتی ہیں آپ کسی کے لیے پریرنا مل سکتی ہیں
جی جی بالکل اور ماشاء اللہ آج کل دیکھو اتنے سارے پلیٹ فارم ہیں اور پہلے ہم لوگوں کو نا اتنی اس کے بارے میں تعلیم نہیں تھی ان تنا علم نہیں تھا لیکن جس حساب سے آج کل لوگ سوشل میڈیا میں جڑ رہے ہیں نا تو ان کو پتا ہے کہ ہاں اس سوشل میڈیا پہ ہم میں سے ہی اٹھے ہوئے لوگ ہیں جو وائرل ہو چکے ہیں جنہوں نے پروگریس کی ہے انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا وہ کیوں کیونک انہوں نے محنت کی ہے اپنے اوپر ہم بھی ان کی طرح محنت کر سکتے ہیں
بالکل دیکھو ایک ہمارا ٹائم ہوا کرتا تھا ہم لوگوں کو آج بھی یاد ہے سلائی کے لیے امی ہمیں کہاں بھیجا کرتی تھی ہے نا باہر بھیجنا کہ کڑھائی کرنے کے لیے بھی ہمیں بھیجا جاتا تھا ساڑیا سوٹوں پہ کڑھائی ہوتی تھی تو ہم سیکھتے تھے پہلے کہ تمہیں تمہاری خالا سکھائیں گی کے بات تم کرنا تو آج کل تو آپ والی چیزیں بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں نا آپ دیکھ لو دو بار آپ ویڈیو دیکھ ہو گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے
دیکھو بہتر بہتر طریقہ ہے بالکل بہتر اور درست طریقہ ہے سوشل میڈیا بس وہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کا غلط طریقے سے استعمال نہ کریں اس کا اچھے سے اچھا استعمال کریں تاکہ کہ آپ کے مستقبل میں آپ کو مدد دے اور آپ اس سے کچھ کامیابی حاصل کر پائیں نا
بالکل بالکل اگر آپ دیکھو اتنی ات اتنا سب کچھ آنے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کی ویو کوفی ہو جاتی یہ اگر آپ ریلس میں لگے ہوئے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں تو آپ سمے کو ورتھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں
چلو ماشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر کریں گے بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ